ہلو ہلو وعلیکم السلام ہاں کیا حال ہے آپ ٹھیک سیکھو
بس اچھا اچھا الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
بس ٹھیک آپ سناؤ
بس
کیا کر رہے ہیں ابھی بچے پڑھائی میں
بس چل رہے ہیں ابھی آگ پڑ رہے
زید کا کون سا کلاس ہے ابھی
ٹویلتھ کلاس ہے اس کا
سبجیکٹ کیا تھے اس کے
ہاں میڈیکل تھا نا اس کا
اچھا آئی پی بھی لیا ہے اس نے
نہیں نہیں آئی پی نہیں پتا ہے نہیں اس نے کیا لیا ہے
اچھا لیکن کمپیوٹر بھی بولنا اس کو کرنے کو
وہ کر رہا وہ سیکھ رہا ہے نا ماموں کے پاس جا رہا ہے دکان پہ وہی پہ سیکھ رہا ہے
ہوں اچھی بات ہے
جب صبح کالج آتا ہے ساڑھے بارہ بجے اس کی دکان پہ وہ پھر جاتا ہے
تو اچھا ہے نا مطلب تھوڑا پریکٹس ہوگا پریکٹس ہوگا اس میں بھی تھوڑا پریکٹس ہوگا اس میں بھی جی
کیا اب ہ اب پ گورمٹ جابس کا اس جو ہوگا وہ تو خود ہی کرنا ہے نا
ہاں وہی نا تبھی میں بول رہی ہوں تھوڑا کمپیوٹر میں بھی اس کو بولنا
ہوں ہ
ا ہ
وہ کر رہا ہے میں نے بولا کچھ سیکھے گا وہی پہ تو پھر آگے دیکھے گا اگر کچھ
اچھا ہے نا پریکٹس رہے گی تو ہ پریکٹس رہے گی اچھا ہے اس کے لیے کیونکہ آج اس کے بغیر چلے گا نہیں کمپیوٹر بہت ضروری ہے
ہوں ہ
ہم نے بھی سیکھا ہو پ لیکن کیا کرے نہیں سیکھ پائے
نہیں ایکچولی اس وقت تو اتنا مت تھا کہ
وہی نا سمجھنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے صحیح بات ہے اب یہ ہے کہ ابھی تو ان کو پت چلا ہے اس میں بہت سارے آپشن آتے ہیں کیا کیا کیا پکڑنا ہے اگر کمپیوٹر میں آپ کو پس کرنا ہے تو کیا کرنا ہے آپ کو آگے کیسے بڑو گے
ہوں ہ سچ ہے
ایک کا زمانہ ہے لیکن پھر بھی کمپیوٹر تو کم کپوٹر ہی ہے
آج ہر کسی فیلڈ میں یہ چل رہا ہے کمپیوٹر کمپیوٹر کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہر کسی فیلڈ میں اگر آپ گورنمنٹ جاب میں بھی
پرسوں میرا جاب لگا تھا پرسوں میں اپوائنٹ بھی ہو گئی اچھی خاصی تنخواہ تھی لیکن کمپیوٹر کے لیکن ان لوگوں نے مجھے بولا پندرہ دن ہم آپ کو دیں گے وہ وہ بھی پیڈ یہ تھا مجھے ٹرینگ پیڈ ٹریننگ تھی لیکن ائمنگ کا تھوڑا ہو گیا
اچھا ٹھیک یک ایکچولی یہاں پہ اسکولوں میں میں تو ہے وہاں پہ اسکولوں میں ہے کمپیوٹر
ہاں یہاں پہ اسکول میں ہر ایک چیز ہے مطلب یہاں پہچس بھی ہیں جو کہ وہاں پہ نہیں ہے یہاں پہ چیس کلاس الگ ہے ڈانس کلاس الگ ہے میوزک کلاس الگ ہے اور اچھیے کھ سے بچے ن نکلتے ہیں ان چیزوں میں اور کمپیوٹر الگ ہیں
وہی میں ب یہاں پہ م یہاں پہ اسکول میں ایک کمپیوٹر ہے کسی دن چڑھاتے ہیں مہینے میں ایک بار دکھاتے مجب یہ بیےسک کچھ تو بس ہو گیا
نہیں یہاں پہ ایسا ہے کہ یہاں پہ اچھی خاصی کیونکہ اسکول بھی بڑے بڑے ہیں پیمنٹ بھی ویسی فی بھی ویسی ہوتی ہے تو اس لیے یہاں پہ پہ ہر ایک چیز ان کے لیے اویلیبل رہتی ہے
یہاں پر مت ایسا وہاں پہ اگر یہاں پہ نئے گورنمنٹ اسکولوں میں بھی ڈالا ہوتا ہے نا یہ کمپیوٹر جتنی فیس ان ٹیچروں کی ہو ہوتی ہے نا اگر ان میں سے تھوڑا تھوڑے سے پیسے ہی لیتے کمپیوٹر رکھتے اسکول میں یہ بچے پھر گورنمنٹ اسکول میں جاتے ہے نا پرسو بھی اس اس اس پہ ٹاپک اٹھا نا یہاں پہ کہ ہم اپنے بچوں کو کیوں ڈالیں ان اسکولوں میں جب ان کی جو وہاں کی ٹیچر ہیں ان کو پہلے اپنے بچوں کو اپنے ساتھ
اس میں نا ساری بچارے اب سب یہ نہیں کر افورڈ نہیں کر سکتے نا
ہے نا وہی بات ہے نا گورنمنٹ اسکول میں میرے پا میرے پاس چھوٹی والی بچ اچ آتی ہے مطلب ان کا ہے فرسٹ سے گورنمنٹ اسکول ہے نا فرسٹ چالو آتے ہیں نا یہ فسٹ کلاس سے انوں نے پکڑا ہے نرس سری کباچا
ہاں
اور میں نے اس کو پرسنوں بکس دی دوسرے بچوں کی میں نے بولا اس کو پڑھو کیونکہ وہ تو پڑھ ہی نہیں رہی خالی ون ٹو اے بی باس یہی پرابلم ہے ان سکولول میں کیسے ڈالیں گے ا بچے ان اسکولوں میں
نہ نہیں اصل میں گورنمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے بولتے تو ہیں بات بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں پ ایسا ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑی اسکول ہیں گورنمنٹ اسکول تو میں نے نہیں دیکھے ہوں گے باہر لیکن میں نے نہیں دیکھے جو بھی پرائیویٹ اسکول ہیں اد لیکن فیسلٹی اچھی خاصی ہیں اگر چیس کلاس ہے تو ادھر پورا کلاس پڑا ہوگا چیس کا مطلب ٹیبل لگے ہیں چیئرس دو
میں نے بھی پرسوں بٹوں کو بولا تھا کہ میں ان کو چیس گے ہمیں انکل سکھاتا تھا نا ہم کھیلتے تھے نا گھر پہ
ہ ہ مطلب تھرٹی ہ تھرٹی بچے اگر کلاس میں ہیں تو کلاس میں تھرٹی ٹیبل اور چیئر بھی ویسے لگی ہوں گی دو دو بچوں کے لیے وہاں وہ فیسلٹی نہیں ہے یہاں پہ ایسی اچھی خاصی فیسلٹی ہے اور ہ اگر کمپیوٹر لیا کسی نے تو پوری لیب بری ہوئی ہے کمپیوٹر سے اور ٹیچر بھی اچھے خاصے ایک ٹیچر نے چار چار پانچ پانچ ٹیچر سکھاتے ہیں بچوں کو اس سے کیا ہے کہ یہ ڈ کو تھوڑا یہ ملتا ہے اور ایکسپوجر اچھا ملتا ہے ان کو آگے ہی جاتے ہیں آگے چلتے ہیں
اچ اچا یہاں پہ یہاں پہ بھی ہے نا ڈی پی ایس اسکول جیسے ہے منٹو ہے یا یہ نا یہ برن ہال ہے یہاں پہ ا کانوینٹ ہے یہاں پہ ان میں بھی وہ کمپیوٹر والی فیسلٹی نہیں ہے یہاں پہ
ہاں زیادہ نہیں ہے
نہیں زیادہ بھی نہیں نہیں ہے نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کیونکہ کوانوٹ کی ایک بچی آتی ہے ایک کانوٹ کی بچی آتی ہے یہاں پہ پڑھنے کے لیے وہ ب مطلب اب اس کو شاید وہ سیکنڈ کے تھرڈ میں چڑھیے اب اس کو لگا ہے کہ مطلب کمپیوٹر بک کاپی کے لیے اس کو بولا ہے اسکول میں اب مطلب مجھے نہیں لگتا ہے مت ہوگا پھر
مطلب اب سے کرا رہے ہیں کہ پہلے نہیں کراتے تھے
پہلے نہیں ن کراتے تھے ایک بات ہے نہ نہ ایک بات ہے نا میں نے کانینٹ اسکول کو دیکھا ہے جیسے جیسے یہاں پہ فیلڈ یا مجور ایجوکیشن ہے یا تو دوسری اسکولس ہے مگر ا پڑھا ت کیا ہے ان کو کانوینٹ اسکول میں ایک بات میں نے دیکھی ان بڑے بڑے اسکولوں میں خالی مطلب پیسوں کی بات ہے جو یہ اسکول یہاں پہ ہے نا مہجور نگر میں جو بچے پڑھتے ہیں م وکیشن میں اس سے بیٹر بہت اچھے کانینٹ سے بیٹر یہاں کے بچے جو مجورجوکشن اسکول میں پڑھتے ہاں بس وہی پرابلم ہے ہاں مطلب مجھے لگا نا کہ مطلب ایک لیسن میں تین کوشچن وہ بھی چھوٹے چھوٹے پلس مائنس اب اس کو دکھ کرے مطلب می بک کہیں پہ ہے ہی نہیں اس کو پلس مائنس ننٹو رومانبرس تو باس
میجور میجور ایجوکیشن
نہیں کون وٹ کہ میں بعد بٹوں پرزنٹیشن کون ب گی میں کر رہی ہوں بات میں بول رہی ہوں ہاں ہاں ہاں ہاں میں نے دیکھا نا ہاں ہاں اور جب ایگزام ہوتا ہے نا یہ یہ بولتے ہیں کہ کیا کوشچنس آئیں گے مطلب کون کون سے کون اس لیسن میں کیا کوشچن اب ایک لیسن میں اگر دو کوسچنز کرو لن دوسرے میں تین کوسچنز لن کرو بس یا تو پہلے ہی ایگزام لیتے رہتے ہیں تو بس وہی ل رہوں کرنا ہے ان کو پہلی ایگزام لیتے نا کلاسٹ ٹیسٹ میں
ہوں اور رٹ کر د ہیں ہ بیس لگات یہ بھی تو کوئی پڑھائی نہیں ہوئی اصل میں مطلب پڑھائی
مگر ہے نا وہاں پہ ہے نا ایک بار وہاں پہ ہے نا ایک بار لینگویج اچھی ہے کی
لینگویج ہے کیونکہ بچے بڑے بڑے بڑے بڑے گھروں کے ہیں ویل ایجوکیٹیڈ فیملی سے ہیں اس لیے
ہاں نہیں نہیں ویل ایجوکیٹیڈ نہیں ہے جو یہاں پہ آتی ہے نا ایکچولی اسکولوں کا جو بڑے بڑے اسکول ہیں نا ان کی یہاں پہ ایک بات ہے کہ جو اس کے ارد گرد جو مکان ہوتے ہیں نا جو ارد گرد مکان ہوتے ہیں ان یہاں پہ مطلب ان کا جو وہاں ان اسکولوں میں فری ایڈمیشن ہوتا ہے وہیا سمجھ میں کیونکہ وہ ان کا شور بر ج کر یا تو گاڑیوں کا شور ہوتا ہے مطلب اسکول میں تو ہوتی ہے نا شل وامل تو اس وجہ سے ج سے وہ ہاؤس بوٹ پہ رہتے ہیں پھر ان کو اس کو ایڈمیشن ملی وہاں پہ وہ بھی فری میں اس کو ایڈمیشن فی بھی نہیں ہے اس کو اس اسکول کی ان یہ مفت ہوتا ہے یہ بچے والے ارد گرد والے بچے
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا تو ایسا بھی ایسا بھی ہے وہاں پہ
یہ نا دہلی پبلک اسکول میں بھی ہے
او تو وہاں پہ بھی جو مکان نیبرس
جو ارد گرد ہوتے ہیں نا وہاں پہ پ ہاں ہاں کیونکہ انہوں نے بولا ہے اسکول والوں نے کہ آپ نے ہمیں یہاں پہ مطلب رہنے کے لیے دیا ہے یہ اسکول پڑھانے کے لیے تو اس لیے ہم نے اس کو
ہوں ہوں لیکن یہاں پر بھی جو بڑی بڑی اسکول ہیں نا ان کا الگ ایک ایریا ہے ان کے ارد گرد کوئی مکان نہیں ہے یہ ان کا اچھا یہ ہے
ہوں ہوں
مکان وکان نہیں ہے ہوں ارد گرد بہت سارا یہ ہے اور اس حساب سے ان کا اچھا ہے ان کا یہ یہاں پہ کوئی ایسے نہیں پڑے گا فری میں
ہاں ہاں آپ جذرا نظر مارو ایک بار اوکے اوکے
اوکے بائی